ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
الحمد للہ اور آپ بتائیے کیا حال ہے آپ کا
میں بھی اچھی ہوں اور بتائیے آپ کیسی ہیں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں اور بتائیے آج چلیے دوستی کی باتیں کرتے ہیں
بے شک تو وہ چار سال کی دوستی کے بارے میں آج بات کرتے ہیں یہ تو بہت خاص بات ہے نا کہ چار سال میں تو کتنے موسم بدل گئے ہوں گے نا خوشی کے بھی غم کے بھی آپ دونوں نے ایک دوسرے کون سے دور دیکھا ہوگا اسکول کالج گھر کے مسئلے دل کی باتیں سب شیر کیا جائے آج اوکے
ہاں بالکل چار سال میں ہم بہت کچھ دیکھا ہے کبھی نہ ناراضگی ہوئی کبھی ا ہیلو
ہاں
بیک گراؤنڈ آپ کے آ زے آی کچھ کر رہی ہیں کیا آپ
ہاں صفائی کر رے تھے
اور بتائیے اسکول کا کام کیسا چ
اسکول نہیں جاتی میں کالج میں جاتی تھی لیکن میرا کمپلیٹ ہو گیا کالج
اور اسکول میں دو دوست لوگ آپ لوگ کے چار سال کی دوستی تھی نا
ہوں ہوں
کسی سے دوستی کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی
نہیں بالکل نہیں ہے جب کانٹیکٹ ہے بٹ اب اس طرح کے دوستی نہیں جو پہلے تھی پہلے ساتھ رہنا ساتھ میں باتیں کرنا وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے سمے ٹائم کچھ ایک جیسا نہیں رہتا
ہوں ہوں ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے میں بھی اسکول میں جب سکس کلاس میں تھی تب سے میری فرینڈس بنی ہوئی تھی اب ان کی بھی شادی ہو گئی ہے ایک ایک بچے ہو گیا بہت کیوٹ کیوٹ لڑکے ہوئے ہیں وہ لوگ تو مجھے کال کر پر میں کال ہی نہیں کرتی ان کو دکو دوست بہت اچھی ہے ہوں تو باتیں کرتی ہوں اور بتائیے کسی بھی چلیے اپنے دوستوں کا پلان سب کا بنائیے گھومنے پھرنے چلیں
بناینگے ابھی تھوڑا پیسوں کا مسئلہ چل رہا ہے نا تو ابھی ممکن نہیں ہے یہ چیز وقت لگے گا لیکن سب کچھ صحیح ہو جائے گا
اپ ہمیشہ بکار بکاری ہاں بتائیے
ہمیشہ نہیں نہیں ہمیشہ تو نہیں رہتا کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے فون ون لیا تھا نا اس وجہ سے تھوڑا بیھکاری پن آ گیا میرے پاس ورنا ایسے کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے
جب میں آپ سے کہتی ہوں پیسے کی بات
پھر میں رہو نا اچھی بات
ہلو
ہ آ بولئے اچھا ایسا روتے روتے آنکھوں میں آنسو آ گیا نا میرے ا کھانا ہو گیا ما میں نے گوشت بنایا تو آئیے آپ کی بھی دعوت کر دوں کبھی آ جایا کرئیے
بالکل ضرور آئینگے جس دن اپ بریانی بنائینگے پھر کب بنا
ن نہیں نہیں ارے نہیں میں پڑھتے پڑھتے ابھی میری ا میری لینگویج مطلب پڑھائی میں تھوڑا س اتا بھی تو پڑھ تو لیتے لیکن جب کہیں پڑھنے کی بات آتی ہے تو میں رک جاتی ہوں پڑھتے پڑھتے پڑھائی بہت ہے چلیے آئیے آپ ان کو ٹیچرنگ کرا دیجیے
ہاں ضرور کراینگے آج موسم بہت پیارا لگ رہا ہے نا ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے
اب کو رات میں موسم دکھتا
ہاں بالکل کیو نہیں دکھتا
کہوں کہوں ہاں آج بارش کا موسم چل رہا آج بارش ہو رہی تھی دوپہر میں پورا دن ایک دم ٹھنڈا بنا ہوا تھا دھوپ زیادہ نکل نہیں تھی
اچھا بالکل اور ساتھ میں پکوڑے اگر اس موسم میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے آج میں نے بہت کام میں ف پھنسی ہوئی تھی صبح سے کا کپڑے برتن پھر بچوں کے ہوم ورک شام تک لگتا ہے جیسے دو دن کا کام ایک دن میں ہی کر لیے میں نے اور آپ کیا کر رہے ہو
ہاں میں سمجھ سکتی ہوں گھر کی عورت دن بھر کام کرنا اور سب سے عجیب ہے سب سے عجیب تو یہ ہے کہ شام کو سپ پوچھ تے ہیں دن بھر کیا کیا ہے بتائیے عورتوں کی تکلیف کوئی سمجھ سکتا ہے بعد میں کیا سننے کو ملتا عورتوں نے کیا کیا ہے
ہاں ہاں بالکل ویسے دن بھر میں نیند ہی ل ا لیتی رہ رہی ہوں چلو خیر ہاں تھکان بھی اللہ کے لیے ہے تو ثواب بھی ملے گا نا اچھا یہ بتائیں آپ کا آج کا سب سے سکون والا پل کون سا تھا
میرا سکون والا پل اثر کے بعد دس منٹ کے لیے سب چپ تھے میں نے جا کر نماز پڑھا دو رکعت نماز نفل پڑھا اللہ اللہ سے دل کی بات کری اس کے بعد دل بالکل سکون میں آ گیا میرا بھی مجھے بہت سکون ملا اچھا لگا میرا دل ہلکا ہو گیا
بالکل سجدہ سب سے برا بڑا سکون ہے دنیا کا سارے مس مسائل اس ایک سجدے میں رکھ دو تو لگتا ہے اللہ سب سنبھال لے گا مجھے بھی آج مغرب کے وقت سکون ملا سورج ڈا ڈھل رہا تھا اذان ہو رہی تھی اور میں کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لگا کہ اللہ کتنا م مہربان ہے
بالکل کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی رحمت نظر آ جاتی ہے ایک پھول کی ہوا جو جھک جا کے پہنچی عرش
ہ ہاں اور دوستوں کی باتیں بھی ا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے ویسے آپ کا رات کو سونے سے پہلے کیا سوننا اچھا لگتا ہے
میں سوچتی ہوں کہ آج میں نے کیا کیا کیا غلطی کی اور اللہ سے معافی مانگی پھر سوچتی ہوں کہ کل کا دن بہتر گزرے
ماشاء اللہ یہی ا تم اہ محاسبہ اپنا آپ دیکھنے والا کامیاب ہو گیا چلو آج کے دن یہی ختم کرتے ہیں اللہ آپ کو اچھی نیند دے اچھا خواب دے اور کل کے دن آج سے بہتر بناے امین
امی یں آپ سے آج بات کر کے بہت سکون ہوا دل کو سکون ببیٹھ
ہاں مجھے بھی بڑا سکون ملا آپ سے بات کر کے اپنے دل کے حال سنا کر
اور بتائیے آپ کی شوہر کیسے ہیں
بالکل اچھے ہیں ہمارے شوہر تو گئے تھے کام پر ابھی آئے نہیں ابھی آئیں گے تھوڑا وقت لگے گا ان کو آنے میں
اچھا وہ کیا کام کرتے ہیں اتنا لیٹ میں آتے ہیں
مال میں کام کرتے ہیں وہ تو لیٹ تو ہو ہی جائے گا کیونکہ مال بند ہی اتنا لیٹ ہوتا ہے بارہ بارہ بجے تک کے تو وہ آئیں گے
میرے وہاں تو سوا آٹھ ہی میں نے کھانا وانا دے دیا میرے شوہر بہت اچھے وہ آئے پہلے بیگ ویگ رکھا تو انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے میں نے ان کو کھانا وانا دئیے نکال کے انہوں نے کھانا کھایا اللہ کا شکر کیا شکر کرنے کے بعد سو گئے ابھی ان کو اٹھنا بھی رہتا ہے نہ صبح جانا ہوتا ہے جگنگ پہ جم پہ پھر وہاں سے پھر ان کو جاب جانا وہ بہت محنت کر میرے شوہر بھی کام کر
جی ہاں بالکل اچھی بات ہے آپ کے شوہر اتنے اچھے نکلے کوئی نشہ بھی نہیں ہے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں
توم پڑھو ہم اگے ٹاپک خود بنا لینگے ٹھیک پڑھو
اوکے آج کھانے میں کیا بناۓ خوشبو یہاں تک آ رہی ہے
ہوں بغل میں رہتی ہوں تو خوشبو تو آئے گی آج میں نے دال بنایا تھا سبزی بنائی تھی بہت ٹیسٹی اسی کی خوشبو آرہی ہوگی آئیے آپ کو کھلا دوں میں
خالی دال چاول اچار بھی مل گاۓ تو مزہ ہی آ جائے دل خوش ہو گیا سن کر سردی میں گرم گرم دال اور اوپر اوپر سے گھی ڈال دو بس جنت میرے گھر آج بریانی بنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے کھا تے ہیں امی بریانی میں آلو نہیں ہے اور ہسبینڈ کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ آلو والی بریانی اچھی نہیں لگتی بٹ بیچاری بیچ میں پھنس گئی
ہاں ہاں ہر گھر کی یہی کہانی ایک کو تیکھا چاہیے ایک کو پھیکا چاہیے ایک کو پالک چاہیے ایک کو سبزی چاہیے تو ایک کو پنیر چاہیے اور سب سے مشکل کام سوا ل ہوتا ہے کہ آج کھانے میں کیا بناؤں میں روز یہی سوچ کر آدھا دن نکل جاتا ہے
بالکل کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ سب کو کہتی ہوں آج سب باہر سے کھا لو لیکن پھر سوچتی ہوں گھر کا کھانا ماں کے ہاتھ کا کھانا اس جیسا کچھ نہیں ہوتا آپ کو خود کھانا بنانا پسند ہے یا بس مجبوری ہے
پہلے مجبوری لگتا تھا لیکن سب مزہ آ تا ہے جب سب تعریف کرتے ہیں نہ کے بہا باجی آپ کے ساتھ میں زہ ظاہر ہے تو ساری
ارے ہاں آپ کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہے نا تو ساری تھکان سب کی دور ہو ہی جائے گی
ل تو تو وہ
ذائقہ
ہوں مجھے تو قورمہ اور کڑھائی بہت اچھی بنانی آتی ہے اور میٹھے میں زیادہ لیکے سب سے زیادہ تعریف مجھے میرے پراٹھے کی ملتی ہے گرم گرم گھی لگا ہوا آپ کو میٹھے میں کیا پسند ہے
مجھ کو میٹھے میں کھیر پسند ہے میں کھیر بہت اچھی بنا لیتی ہوں اور آپ اتی دیر سو جو پھینک رہے ہے کھانا پھینک رہی آپ
نہیں نہیں پھیک رہی ہوں مجھے آتا ہے بنانا
مجھے نہیں لگتا کے آپ جھوٹ بول رہی ہیں کھانا کہاں آتا ہے بنانا
مجھے بہت اچھا تھا اوپر سے گاجر کا حلوا کا نام سن کر ہی میرے کو بھوک لگ جاتی ہے اور سا تھ میں دودھ ہو تو کیا ہی بات ہے بتہ سب سے پیاری بات کیا ہے جب پورا گھر ایک دس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے باتیں کرتے ہوئے ہنس تے ہوئے اس وقت لگتا ہے یہی اصل دعا ہے دولت ہے
بات تو صحیح ہے میرے وہاں بھی سب ایک ساتھ تھے وہ جو بیھتے ہیں سب دعا کرتے کھانا کھاتے ہیں سب کی باتیں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے دل کو وہ ملی ایک ساتھ سب کو بیٹھ کے بہت سکوں ملتا ہے مجھے میرا سارا پریوار ایک ساتھ کھانا کھا رہا ہے پیٹ بھر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور کیا
بہت اچھی بات ہے کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی ہے چلے ایک کام کرتے ہیں آپ ب بتائیں آپ کا کمفرٹ فڈ کیا ہے وہ کھانا آج جو مڈ آف ہو تو کھانے سے ٹھیک ہو جائے
کھیر مجھے کھیر بہت پسند